میم
السلام علیکم
بھائی آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک
گھر پہ سبھی ٹھیک ہے ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی ٹھیک ہے تو کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھا ہوں ادھر ہی گھر پرن
اچھا ٹھیک آپ نے چائے وائے کھانا وانا کھا لیا
ہاں جی چائے وائے کھانا وانا ہو گیا تو آپ کیا کر رہے ہیں اب
بھائی جان میں بھی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے یہ کچھ بات کر لے کچھ حاصل کیا جائے
جی جی میں اچھی بات کہی آپ
پتہ ہی ہے آج کل کتنی ساری بے روزگاری ہے جسے ہم ان امپلائمنٹ بھی کہتے ہیں تو ان امپلائمنٹ کا مطلب ہے جب کوئی انسان کام کرنا کام کرنا چاہتا ہو اس کے پاس سکلس بھی ہ لیکن پھر بھی اس کو جاب نہیں جاب نہیں مل رہی آج کے ٹائم میں مطلب کہ بے بےروزگاری صرف ایک انسان کی پرابلم نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی اور کنٹری کی پرابلم بن چکی ہے تو آج ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹ اسکول کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھائی کے کمپلیٹ کرتے ہیں تو سب لوگ امید رکھتے ہیں کہ ان کو اچھی جاب ملی اور وہ اپنی فیملی کا سپورٹ کریں گے لیکن ہر کام کسی کو جاب نہیں ملتی تو اسی وجہ سے بہت سے ینگ لوگ جو ہے وہے بے روزگار رہ جاتے ہیں تو بے روزگار بے روزگاری کا کیا ریزن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ریزن ہے کہ جابس کی کمی بہت سی کمپنیز اور آفس جس میں اتنی مطلب کہ ویکنسیز نہیں ہوتی جتنے لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہو ہیں تو دوسرا ریزن ہے کہ پاپولیشن کا تیزی سے بڑھنا جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو جابس کے لیے کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہو جاتی تیسرا ریزن ہے کہ سکڑس کی کمی صرف ڈگریز ہونا کافی نہیں ہوتی آج کمپنز کومنکیشن سکلز کمپوٹر نالیج کمپیوٹر کورس ٹیم ورک اور پرابلم سالونگ سکلس بھی دیکھ تو اگر کسی کے پاس یہ سکلس نہ ہو تو جابس ملنا مشکل ل ہی نہیں ناممکن ہے تو آپ بھی بتائیے اسی پہ کچھ میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں اچھی طرح سے
ہاں جی بھائی میں بھی کوئی بے روزگاری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں بے روزگاری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ افراد اپنی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر
ہاں بھائی جان بتا
اس کی وجہ سے غربت قرض اور مالی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے آج کل کے دور میں بہت سی گھریلو تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم رہ جاتا ہے وہ پڑھائی نہیں ب
بھ جان کتنی اچھی بات ہی کرتے ہیں آپ بھائی جان بالکل اچھا چلیے چلیے آگے بڑھتے رہے
بیروزگاری سے اکثر ذہن
بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی اگر کسی کنٹری میں بے روزگاری زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے ہمیں
ذہنی پر بہت اثر پڑتا ہے لوگ مایوسی سے ڈریس اور بیچین کو شکار بن سکتے ہیں آج کل کے دور میں آپ دیکھ سکے ہیں معاشرے میں کتنے لوگ سٹ پریشانی میں رہتے ہیں جس بے روزگاری کی وجہ سے کچھ افراد جرم یا دوسرے غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے میں بدنامی بڑھ سکتی ہے
بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے
معیشت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جب لوگوں کے پاس روک روزگار بھی نہیں ہوتا تو پیداوار کم ہوتا ہے اور ملک کی ترقی کی رفتار متاثر ہوتی ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان ایک اور ریزن ہے ایکسپیرئنس کی ڈیمانڈ تو بائی چانس جب بہت کمپنیز فشرس کو جاب دینے سے بالکل ہی منع کر تھے کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں ایکسپیرئنسڈ بننے چاہیے وہ ایکسپریئنسڈ لوگوں کو پریفر کرتے ہیں لیکن جب کسی کو پہلے جاب نہیں ملے گی تو وہ ایکسپیرئنس کہاں سے لائیں گے تو کیسے لائیں گے بےچارے یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے تو بے روزگاری کے بہت برے افیکٹس ہوتے ہیں جب کسی کے پاس جاب نہیں ہوتی تو اس کی انکم نہیں ہوتی گھر کا خرچہ چلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ کہ لوگ اسٹریس ٹینشن اور ڈپریشن کاک ار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنیطلب کی کانفیڈنس بھی لوز کر دیتے ہیں وہیں پہ تو ایک انسان کو چاہے کہ وہ ہمت نہ ہارے وہ ہمت سے کام لیں اگر یہاں پہ جاب نہیں ملی تو اگلی کمپنی میں اس کو جاب ملے گی ہی ملے گی تو انسان کو ہمت نہیں ہنی چاہیے ایسی نہیں ہمیں ہم دونوں کو بھی محنت کرنی چاہے کیونکہ اپرچوونٹیز ہمارے لیے مو کےع کبھی بھی اوپر والا دے سکتا ہے تو ہمیں قمت نہیں آنی ہے ہمیں اپنے سکلس پہ اپنے کانفیڈینس سے بھروسہ رکھنا چاہیے تو آپ بھی کچھ کہے ہمیں کیا کرنا چاہے ہاں بھائی جان
ہاں جی آج کل کے نوجوانوں جی بائے
ہاں بھائی جان بولتے رہے بولتے رہے میں سن رہا ہوں آپ کی بات
سن رہے ہو ہاں سنو تو اس کے بارے میں نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنا کی ضرورت حوصلہ افزائی پر دھیان دینا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کی کچھ اس کے لیے سوچنا چاہیں اور کچھ کرنا چاہے
ہاں بھائی جان
اس کے ساتھ
جیسے جب مائی کاروباری ادارے اور فیکٹریز قائم ہوں گے تو زیادہ لوگ کام ملیں گے دیہاتی علاقوں میں بھی روزگار کے موقع بڑھنے کے لئے ضرورت فارمز اور لوکل انڈسٹریز کو پرموٹ کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے آج کل کے بے روزگار لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں بے و جہ کا دو دن کا کھانا ک رہے ان کے لیے موقع ملے کہ اپنے لیے کچھ کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ کریں اور اپنے آپ کو گھرووں کے سامنے پیش کریں کہ میں بھی ایک ناکام انسان نہیں میں بھی کچھ کروں گا آپ
ہاں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں ہاں بھائی جان تو کیا چاہے کہ اگر کسی کنٹری میں بے روزگاری زیادہ ہوت تو اس کی انکم بھی ویک ہو جاتی ہے کرائم ریٹ بڑھ سکتا ہے کیسے کرائم ریٹ بڑھ سکتا جب کسی انسان کے پاس جاب ہی نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ چوری چکاری کرتا ہے کسی کو لائک ڈاکہ ڈال ہے پھر جب اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ اس کو مار بھی دیتے ہیں کرائم لہ چوری کے لیے وہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں مجھے پیسے دو ورنا میں آپ کو مار سکتا ہوں تو اس تو ایسے ہی کرائم ریٹ بھی بڑھ سکتے ہیں پوورٹی بڑھ سکتی ہے اور ڈیولپمنٹ کی اسپیڈ بھی سلو ہو سکتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس پرابلم کو ہم کیسے ٹھیک کریں سب سے پہلے گورنمنٹ کو نئی مطلب کہ جو فیکٹریاں ہیں اور بزنس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ جابس نکل سکیں جو دوسروں کو پھر آرام پہنچا سکے کافی لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکے دوسرے سو اسکولز اور کالجز میں مطلب کہ پریکٹیکل اسکلز اور ووکیشنل ٹریننگ پر زیادہ دھیان دے دینا چاہیے صرف کتابوں سے نہیں بلکہ اصلی زندگی سے بھی شکلس حاصل کرنی چاہیے مطلب کہ نگ لوگوں کو بھی صرف گورمنٹ جابس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے انہیں اپنی سکس امپروو کرنی چاہیے کمپیوٹر اور انگلش سیکھنا چاہیے آن لائن کورسز کرنا چاہیے چاہے اور اگر ممکن ہو تو اپنا چھوٹا سا بزنس کیا مطلب کہ فری لانچ کرنا چاہیے ہاں بھائی جان بتائیے اب ہاں بتائیے ابھی
ہاں جی بہت ہی اچھی بات کہیں گی آج کل جو بچے ہیں بے روزگار رہتے ہیں ان کو کچھ اچھے کر کام کرنے چاہ سکل حاصل آ سر آپ دھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ پڑھائی ہی نہیں دیتے ہیں زیادہ تر جب جاب میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سکلس دیکتے ہیں اور بچے میں سکل ہو اچھی خاصی سکل ہو تو اس کو موقع ملتا ہے جاب کے لیے
ہاں بائی جے
ہاں
بتا بتاتے رہے بتاتے رہی
ہاں
اگر حکومت تعلیم اداری اور عوام مل کر کام کرے اور خنال اور روزگار کے موقع پرر آیں تو بے روزگاری کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے
ہاں بھائی جان بالکل ہی اچھی بات کہی آپ نے میں آپ کی بات سے بہت ہی سہمت ہوں بتات
اوکے بائے روزگار کی خوشیاات اور ترقی یافتہ معاشرے کو بنیاد دیتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایسی نظام بنیں جہاں ہر محنت کرنے والے شخص کو اپنی سہولت کے مطابق کام ملا جا سکے جس کی عزت بھی کی جائے اور اس کی زندگی بہتر ہو بے روزگاری کا حال صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے جو آپ کو پتا ہی ہے بلکہ ہر شخص ہر ادارے اور ہر کمیونٹی کے
ہاں بھائی جان
دریکو کوشش سے ممکن ہے جب تک ہمیں تعلیم ہنر اور موقوں کو برابر طرح سے فروغ نہیں دیتے تب تک بے روزگاری کا مسئلہ مکمل تو طور پر حل نہیں ہو سکتا
ہاں باجا اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج کل کی سوسائٹی میں یہ چلتا ہے کہ کیا چلتا ہے مطلب کہ یہ لوگ ہیں یہ صرف گورنمنٹ جابس کے پیچھے لگے ہیں اور ان کے گھر والے یا ان کی سوسائٹی کہتی ہے کہ اگر گورنمنٹ جاب میں آپ کو پانچ چھ ہزار ملے مہینے کے وہ بہت بڑی چیز ہے تو ان کو کیا چے کہ ان کے پاس مطلب کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ان میں ان کو دس ہزار پندرہ ہزار ملے گورنمنٹ میں پانچ ہی ہزار ملے وہ گورنمنٹ کی جاب کی طرف جاتی یہ بہت بڑی غلط بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو یہ لوگ ان کو مجبور کر دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ایسی غلط غلط فہملی ہو گئی ہے انہیں مطلب کہ سیکھنا انہیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ان وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں انہیں اسی فیلڈ میں جانا جانے دینا چاہیے تو ہمیں مطلب کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اگر پہلی بار جاب نہ ملے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا محنت
ہوپ امید رکھنی چیے
سیکھنے سیکھنا ضروری ہے دن ضروری سکسیس ایک دن ضروری سکسیس ملتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں محنت کا پہلا میٹھا ہوتا ہے مطلب کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کسی کسی نے اچھی ہی بات کہی ہے تو آخر میں بس کہنا چاہوں گا کہ ب روز گاری ایک سیریس پرابلم ہے لیکن اس اس کا سولوشن بھی ممکن ہے گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ہم سب کو مل کر اس پرابلم کو کم کرنا ہوگا اگر ہم اپنی اسکلس کو امپروو کریں گے تو تو محنت کرنے اور نئے اپرچونیٹیز نئے نئے موقعے کے لیے تیار رہنا ہوگا تو ہمیں اپنا فیوچر برائٹ بنا سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں ہاں بولیے
جی بھائی بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے آپ کو آپ سے مل کر بہت اچا
ہاں بھائی جان مجھے بھی آپ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیر کے اپنے گھر والوں کا خیر ہاں بھائی جان
اللہ حافظ
اللہ حافظ